ٹھیک ہو
وعلیکم السلام بھائی جان
بائی چانس ٹھیک ہو آپ
ہاں سب بڑھیا کیھیرت میں ہے بھائی جان آپ سنائیے آپ سب بڑے کیھییرت میں آپ کی امی جان خ کالا جان ابو جان بھائی جان چھوٹے نواب بڑے نواب سب بڑے کھی سب بڑے کھیرت میں ہیں
ہاں بھائی جان اللہ کا شکر ہے سبھی ٹھیک ہے مطلب کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہی سبھی ٹھیک ہے کیا تو آپ کے گھر میں سبھی کیسے ہے اما جان ابو جان کیسے ہے سبھی
سب بڑھیا کیت میں ہیں اور آپ کی طرح موسم کا مزاج کیسا ہے بھائی جان
بھائی جان یہاں پہ تو بہت ہی گرمی ہے نیند بھی نہیں آتی ہے آج کل آپ کو تو پتا ہی ہوگا بہت ہی مشکل ہوتی ہے سونے میں تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم نیند پہ ہی بات کر لے میرے بھائی جان ب کہ یہ نیند کتنی ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے تو بھائی جان آپ کو میں بتا دوں کہ میرے بھائی ے نیند اتنی ضروری ہے مطلب کہ جتنا کھانا پانی اور مطلب کہ اور کچھ ہے ہے نا تو ایسی اچھی نیند کے ہم اگر انسان روز اچھی نیند نہ لے تو اس کا جسما کہ اور دماغ دونوں کمزور ہونے لگتے ہیں اس لیے ہمیں نیند کی قدر کرنی چاہیے لیکہ آج کی مصروف زندگی میں بہت سے لوگ دیر رات تک موبائل چلاتے ہیں گیمز کھیلتے ہیں مطلب کیا سوشل میڈیا دیکھتے ہیں مطلب کہ یہ بہت ہی ضروری ہے مطلب کہ یہ بہت ہی غلط بات ہے تو اس وجہ سے ان کی نیند پوری نہیں ہوتی صبح اٹھنے میں مطلب کہ مشکل ہوتی ہے اور سارا دن سستی محسوس ہوتی ہے یہ عادت ہماری صحت کو نقصان پہنچاتی ہے میرے بھجن
آپ نے بہت بہت اچھا فرمایا بھائی جان کیونکہ ابویکتی کو کم سے کم جیسے پورے دن میں چوبیس گھنٹوں میں آٹھ گھنٹے کی نیند میند لینا بہت تا ہو سک ہے مگر آج کل کا سمے ایسا ہوگا پہلے کیا جیسے لوگ باغ محنت مزدوری کرتے توتے تو وہ کیا جیسے تھکتے تھے وہ تو آرام کرتے تھے آج کا دور ایسے ہو گیا ہے کہ کام کم کرتے ہیں اور موبائل جیسے اب چوبیس گھنٹے ہیں نا اس میں کم سے کم پندرہ سولہ گھنٹے تو آدمی کے ہاتھ میں موبائل رہتا ہے کیونکہ آج کل یہ موبائل آنے کی وجہ سے لوگوں کی نیند حرام ہو گئی اور نیند یہ نیند کی وجہ سے آدمی بےچینی رہتی ہے اور جیسے غصہ آپ بول جیسے چڑےبغہ مطلب غصہ زیادہ آتا ہے آدمی کو کیونکہ نیند پکتی ہے تو آدمی کا سوباؤ اچھا رہتا ہے تو ان پہ نا وں کو تھوڑا مطلب نیند کا وش آرام بھی کرنا چاہیے کیونکہ آرام کرنے سے کچھ کچھ جو ہمارے شریر کی جو جو امیونٹی پاور ہوتی ہے نا جو شریر جیسے مطلب جیسے ہمارے موبائل کو ریسٹار کرتے ہیں ویسے ایک طریقے سے شریر بھی ری اسٹار ہو دخل ہو جاتا ہے اور شریر شریر میں بہت اچھا رہتا ہے تو ان چیزوں پہ دھیان رکھنا چاہیے بھائی جان ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے
ہاں بھائی جان تو بائی جان نیند مطب کی نیند ہمارے دماغ کو آرام دیتی ہے جب ہم مط کے سوتے ہیں تو ہمارا دماغ بھر کی معلومات کو یاد رکھتے ہے اس لیے مطلب کہ جو اسٹوڈنٹس پوری نیند لیتے ہیں وہ درس کو زیادہ اچھی طرح مطلب کہ سمجھتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں تو نیند صرف دماغ کے لیے نہیں میرے بھائی بلکہ جسم کے لیے بھی ضروری ہے ملکہ سوتے وقت ہماری جسم اپنی تھکان دور کرتا ہے مطلب کہ مسلوز کو ملتا ہے نا بھائی جان
ہاں
تو بتائیے آپ ہی
اچھا پرھائی کیونکہ نیند بھائی جان نیند کے علاوہ جیسے ہم اچھا کھائیں گے اچھا کھائیں گے تو شریر بھی سوستھ رہے گا اب کھان پان پہ آئے تو کھان پان کی باتیں کریں تو بھائی جان ہم اچھا بوجن کریں گے تو س شاریرک سنتلن میں رہے گا ایک چیز کیا بھائی جان ہم کیا جیسے ہم جو بھی کوئی کوئی بھی کوئی کچھ کام کرتا ہے تو کچھ لوگوں کے کیا کام کرنے کا سمے نشچت ہوتا ہے کئی کئی لوگوں کا کام کرنے کا سمے نشچت نہیں ہوتا ہے تو وہ نیند کا جو تال میل ہوتا ہے جو اللہ تعالی نے بنا رکھا خیر رات میں سونے کا وہ تال مل نہیں بیٹ پاتا ہے کیونکہ آدمی کو دن میں اب اللہ تعالی نے بنا رکھا ہے کہ ویکتی آدمی کام کرے دن میں کام کرے اور رات میں آرام کرے پر کئی کئی لوگ ب اپنے خچود محنت مزدوری کرتے ہیں کچھ کود کچھ کچھ زیادہ کمانے کے لیے وہ رات میں بی س وت نہیں ہے وہ کام کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو اس میں ایسا ہوتا ہے کیکہ ویکتی کو آھ گھنٹے کی نیند لینا بہت آوشک ہوتا ہے
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی باتیں کی مطلب کہ کیا ہے کہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ ہر انسان کو روز بلکہ مناسب نیند لینی چاہے بچوں کو زیادہ نیند کی ضرورت ہو ہوتی ہے مطلب کہ جبک جوان مطلب کہ افراد کو تقریب جب جوان مطلب کہ تقریبا سات سے نو گھنٹے کی نیند لینے مطلب کہ لیتا ہے تو وہ بہتر ہوتا ہے اس کا دماغ بھی بہتر رہتا ہے اگر اس کو کوئی ٹینشن بھی ہو وہ بھی چلی جاتی ہے تو آج موبائل فون نے ہماری نیند کو بہت ہی متاثر کیا ہے بہت سے لوگ بستر پر لیٹ کر مطلکہ دیر تک موبائل چلاتے رہتے ہیں اس سے نیند دیر سے مطل کہ آتی ہے اور پ پوری بھی نہیں ہوتی بائی جان تو ہمیں سونے سے کم از کم ایک گھنٹے پہلے مطلب کہ کیا کرنا چاہی کہ موبائل مطلب کہ کے رکھ دینا چاہے تبھی ہمیں تبھی ہمیں اچھی نیند آئے گی نیند کی کمی نے مطلب کہ صرف مطلب کہ تھکان ہی نہیں ہوتی بلکہ دل کی مطلب کہ صحت جسم کا نظام اور ذہنی سکون بھی متاثر ہوتا ہے تو اس لیئے نیند کو کبھی نظر انداز نہیں کیا کرنا چاہیے اگر ہم روز ایک ہی وقت پر سوئئے اور ایک ہی وقت پر اٹھے تو ہماری ملک یہ عادت بہتر بن جاتی ہے تو کیا کرنا چاہے کمرہ صاف پ سکون ا اور ان مطلب کہ اندھیرے اندھیرا رکھنا چاہیے تبھی ہمیں اچھی نیند آئے گی سونے سے پہلے چائے یا کافی
کیا فرمایا بھائی جان آپ نے بہت اچھا فمایا بھائی جان آپ نے کیا فرمایا کیونکہ نیند کے لیے بھائی جان جیسے ہم کیونکہ نیند نیند کیا ایک جیسے نیند کی بیماری ایسی بھی جس جس ویکتی کو زیادہ ٹینشن ہوتی ہے وہ نیند نہیں لے پاتا ہے تو ٹینشن کو مٹانے کے لیے ایک اچھا ماحول کریئٹ کرنا چاہیے کیونکہ نیند سے ہونے والی بیماری جیسے آپ برین ہیمریج بولتے ہو آپ جیسے اھ ھ بولتے ہو آپ ایسی کئی بیمارییا ہوتی ہیں جو نیند نہیں پکتی اس لیے ہوتا ہے تو اچھی نیند پکانے کے لیے ایک کھانا اچھا کھانا چاہیے جیےھاابك کھانا کھانا چاہیے کھانا اچھا کھاؤ گے تو آپ کی نیند پکے گی تو ایسی چیزیں ہوتی ہے بھائی جان تو آپ کو ان چیزوں پہ پہ دھیان رکھنا چاہیے اور اچھا کھانا کھاؤ گے تو اچھی اور اچھا ایک جیسے کمرے میں سوتے ہو تو اچھا
ہاں بھائی جان مطلب کہ کیا ہے کہ میرے بھائی مطلب کہ ہمیں اپنی بلکہ روزمرہ کی زندگی میں نیند کو اہمیت دینی چاہیے اگر ہم اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں وقت پر سونا اور اٹھنا پڑتا ہے تو چھوٹی چھوٹی اچھی عادتیں ہماری زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں نا تو مطلب کہ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ نیند صرف آرام کا نام نہیں ہے میرے بھائی بلکہ صحت مند اور خوشحال زندگی کی بنیادیں اگر ہم روز پوری نیند لے تو موبائل کا کام استعمال کرے مطلب کہ کم استعمال کرے تو صحت مند غذا کھائے اور اپنا روز کا نظام ٹھیک رکھے تو ہم زیادہ تندرست خوش اور کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں بائی جان تو اس لیے آج ہی ارادہ کرے کہ ہم نیند کی ل کہ قدر کریں گے اپنی صحت کا خیال رکھیں گے اور دوسروں کو بھی لائ اس کی اہمیت بتائیں گے ہے نا بھائی جان
ہاں تو نیند پوری لین پوری لینا چھ بائی جان اور نیند کے سات ساتھ ایک سونے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے کیک ہم اچھے واورن میں سوئیں گے تو اچا اچھی نیند آئے گ ہے تو اچھے واورن کریئٹ کرنے کےے ہم آس پ پاس پ پیڑ پودے لگانے چاہیے تاکہ ایک ایک ٹھنڈائی ٹھنڈک رہے اور ہماری کو اچھی آکسیجن ملے تو ان چیزوں پہ بھی دھیان رکھنا چاہیے جیسے اب کئی کئی ویکتی ہوتے ہیں جو اپنے محنت مزدوری کے طور پہ لالچ کے طور پر کہ ہم اپنی نیند کو بھی کوپیٹتے ہیں تو وہ نیند نہیں پکے گی تو بیماریاں اتپن ہوگی بیماریاں ہوگی تو پھر مطلب لوگ باغ سپاکانہ جائیں گے سپاکانہ ایے ہم جیسے مسافر خان جی جیسے دوائی لے کے آئی تو دوائی سے آرھک استھتی خراب ہو ہو جائے گی
ہاں بھ جان تو دیکھو مطلب کہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم روز ایک ہی وقت پر سوئئے اور ایک ہی وقت پر اٹھے تو ہماری عادت بہتر بن جاتی ہے تو کمرہ صاف پرسکون اور اندھیرا ہو تو بلکہ نیند اور اچھی آتی ہے تو سونے سے پہلے چائے یا کافی مطلب زیادہ نہیں پینا چاہیے ہے نا تو مطلب کیا کیا ہوتا ہے کہ اس جو آج کل چھوٹے بچے ان کے ایر جنہیں ہم کہتے ہیں ان کے لیے نیند بہت ہی زیادہ ضروری ہے ان کو زیادہ سونا چاہی تاکہ ان کا دماغ بھی اچھے سے کام کرے تو صرف جسم کو آرام نہیں دیتی بلکہ ہمارے دماغ کو بھی تازہ کرتی ہے جب ہم پوری نیند لیتے ہیں تو ہماری یادداشت بہتر ہوتی ہے توجہ بہتر ہے اور مطلب کہ نئے کام سیکھنا آسان ہو جاتا ہے تو اس لیے اسٹوڈنٹس کے لیے نیند بہت
آپ نے بہت بہت اچھا فرمایا کیا فرمایا بھائی جان آپ نے کیونکہ جیسے ہم بچے کو ابھی چھوٹے بچے ہیں تو ان کوطلب ان کو بھی پوری نیندی دلانا چاہیے کیونکہ بچہ ہوگا تو وہ بچہ کم سے کم چوائس گھنٹے میں سے مطلب جیسے اٹھارہ گھنٹے کی نیند لینا چاہیے تاکہ بچہ ری اسٹار ہو سکے جیسے ہم کمپیوٹر کو ری اسٹار ار کرتے ہیں ویسے ہمارا دماغ بھی تازہ ہو جاتا ہے اور وہ بولنے وہ مطلب مطلب اس کی یاداشت اچھی رہتی ہے اور اور ان پہ ہے نا شاریک پشٹی بھی رہتی ہے اور شریر بھی سڈول بنتا ہے اور شارییریک مطلب اندریاں اچھے سے کام کرنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے ہے تو نیند لینا بہت ضروری بھائی جان
کہ جو لوگ روز کم نیند لیتے ہیں نا ان کی صحت دھیرے دھیرے متاثر ہونے لگتی ہے انہیں ملکی تھکان کمزوری آنکھوں جلن سر درد اور ہر وقت سستی محسوس ہو سکتی ہے تو کبھی کبھی ان کا مزاج بھی چڑ چڑا ہو جاتا ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی تو اچینین ہمارے جسم ملکی کی دفاعم نظام کو بھی مضبوط بناتی ہے تو اس سے بیماریوں سے بچنے کی طر مطلب کہ طاقت بڑ یہ جب مطلب کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر بھی زیادہ آرام اور پوری نیند لینے کی صلاح دیتے ہیں تو کیونکہ نیند سے مطلب کہ جسم جلدی صحت مند ہوتا ہے ہے نا بھائی جان تو آج کل بہت سے لوگ رات دیر رات تک موبائل ٹی وی اور یا لیپٹاپ ٹاپ کا استعمال کرتے ہیں مطلب کہ اس سے نیند کا نظام خراب ہو جاتا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سونے سے پہلے موبائل بند کر دیں اور کچھ مطلب کہ دیر کتابیں پڑھیں یا اللہ کی ذکر کریں اس سے دل کو سکون ملتا ہے اور نیند اچھی آتی ہے تو بائی جان آ آ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اپنا خیال رکے گا فیملی کا خیال رکھے گا اللہ حافظ
خدا پ خدا پس بائیان